السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ
جی جی بالکل آپ ٹھیک ہے اچھے سے
جی الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بہتر ہوں آپ بتائیں
میں بھی شک میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ کا ہاں
کھانا بن گیا آپ کا رات کا
جی جی بن گیا آپ نے بنایا کھانا
جی جی بس ابھی میں فارغ ہی ہوی ہوں کھانا بنا کر بتائیں کیا چل رہا ہے اس ٹائم پہ
بس ابھی میں میں کچھ سیکھ رہی تھی ایک ٹاپک بھی میں اب پڑ رہی تھی خود کے لیے
جی بتائیں کیا ٹپ
اگر آپ سننا چاہو گی تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اگر آپ کس کی جانکاری لینا چاہو گی تو
جی جی میں سننا چاہوں گی آپ بتائیے میںے میرے سے جوش کے بارے میں جانکاری ہو کی میں بھی آپ کو دوں گی آپ بھی مجھے دیجیے ایک کیا ہے نہ علم جو ہوتا ہے نہ وہ بانٹنے سے
فائدے جی جی یہ لن کے فائدے پہ آپ کے سر
جی علم جو ہوتا ہے نہ وہ بانٹنے سے دگنا ہوتا ہے تو علم میں ہمیں ہمیشہ جو ہم کو ہے
ہے وہ جہالت اندھیرا جس قوم کے پاس علم ہوتا ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے علم انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے
بالکل بالکل بہتر آپ نے بہت اچھی بات کہی علم میں کیا ہے نا اگر ہم اپنے گھر میں ڈیلی ہے نا اپنے بچوں کو سب کو بیٹھا کر ہے نا وہ بتاتے ہیں علم کی باتیں بتاتے ہیں اچھی چیزیں بتاتے ہیں روشنی ڈالتے ہیں نا تو ہماری نسلوں پر اس کا بہت گہرا اثر جاتا ہے
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے تو ویسے ہمارے پاس ویسے علم کے بہت سارے فائدے ہیں میں آپ کو پانچ چھ فائدے آپ کو بتانا چاہوں گی جیسے کہ علم تو ش شخصیات نکھارتی ہیں یعنی کہ تعلیم یافتہ انسان بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے اور روزگار ملتا ہے اچھا اچھی تعلیم اچھی نوکری یعنی عزت کی زندگی ملتی ہے علم سے سوچ بدلتی ہے علم والا ہر مسئلے کا حل سوچتا ہے ہے نا اور غربت ختم ہوتی ہے ہنر اور علم سے انسان کو خود مختار بن جاتا ہے دین اور دنیا دونوں سنوارتی ہے علم سے حلال حرام کا فرق پتا چلتا ہے اور ملک ترقی کرتا ہے جیسے ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ سب علم سے ہی تو بنتے ہیں
صحیح بولی آپ آپ کی بہت اچھی سوچ مجھ میں سن کر بہت خوش ہوئی آپ کی یہ سوچ آپ نے بالکل صحیح مایا اگر ہم آج علم کے راستے میں چلتے ہی نا ہمارے بچ اچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ہمارا کل کا مستقبل ہے ٹھیک ہے نا ہم ان کو اگر اچھے سے علم کی روشنی نہیں دیں گے تو ہمارا آگے کا جو ہمارے دیش کا مستقبل ہے وہ بہت کی ہماری کیا ہے ہیلتھ
جی جی بہت بڑھیا بات کہی آپ نے تو ویسے آپ کا آپ کو پتا ہی ہے کہ بیماری جو یہ مہنگائی پولوشن کا حل صرف علم سے ہی تو نکلتا ہے لوگ علم کی عزت کرتے ہیں غلط اور صحیح کی پہچان ہے کہ علم والا جھوٹ اور سچ میں تو فرق کر لیتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اور علم سے ہی شاید موبائل یا انٹرنیٹ یہ آئی اے آئی سب یہ تو سب علم کا ہی نہیں
بالکل بالکل یہ نئی ٹیکنالوجی انوینٹ ہوئی ہے ابھی فی الحال میں اور آپ کو پتا ہے لڑکیوں کا لڑکیوں کو تو اور بہتر علم دینا چاہیے اگر ہمارے حضور پاک نے ہمارے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کے پاس اتنا پیسا ہے کہ آپ اپنے بیٹا اور بیٹی مجھے کسی ایک کو علم میں دینا دے سکتے ہو نا تو آپ اپنی بیٹی کو دیجیے کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ نسلوں کو نسلوں کی تعمیر کرتی ہیں ان کو وہ اپنے گھر اور دوسرے کا گھر بھی روشن کرتی ہیں جا کے تو اس لیے ہم کو اپنی بیٹیوں کی علم پہ بہت فوکس کرنا چاہیے
بالکل بالکل اور ویسے تعلیم سے نفرت ختم اور محبت مرتی ہے تعلیم یافتہ ماں باپ بہتر نسل بناتے ہیں اور ہمیں اپنی حقوق اور فرائض کا پتہ چلتا ہے وہ کیوں جب ہمیں علم کا پتا ہوتا ہے مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھتے ہیں ہم وہ کیونکہ ہمیں علم کا پتا ہوتا ہے علم والا مشکل وقت میں گھبراتا نہیں ہے اور آخرت کا فائدہ زیادہ تر یہ جو جس بات پہ میں مطلب زیادہ فوکس کر رہی ہوں وہ ہے آخرت کا فائدہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نا
جی جی جی بہت اللہ پاک نے فرض کیا تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا اور کیا ہے نا کہ ہمارے جو گھر میں جب سب کوئی پڑھے لکھے اچھے ہوتے ہیں نا تو ہمارے گھر کی وہ جو وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں بہت اچھی ترقی ہو کیونکہ ہماری سوچ اچھی رہتی ہے ہمارے معاشرے میں ہماری عزت ہوتی ہے اور ہمارے سب چیزیں ہاں اور جیسے ہم پڑھے لکھے رہیں گے نا تو ہمیں ہر چیز کا طریقہ رہے گا ہمیں بات کرنے کا طریقہ رہے گا ہمیں پہننے اڑھنے کا
جی جی بہت بڑھیا بات کا
جی جی ہر چیز کا طریقہ ہمارے پاس رہے گا
اور دیکھو میں نے آپ کو اتنے سارے جو فائدے بتائے علم کے مجھے لگتا ہے بنا علم کے بہت نقصان ہوتا ہے جیسے جہلت سے غربت ہوتی ہے جروم زیادہ ہوتا ہے اندھوش زیادہ ہوتی اور گولامی آتی ہے اور جو پڑتی ہے وہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہے
بے شک بیشک ہمارے معاشرے میں اتنی ظاہلیت پھیلی ہے نا پرانے زمانے کی لیکن آج کی جو پیڑھی ہے ہے نا آج کی جنریشن ہے وہ وہ علم کے جو لیڈیز ہیں جینٹس ہیں خواتینیں ہیں ہماری پڑھی لکھی ہونے کرنا ہمارے جو گھروں میں جائلیت ہے وہ مٹا رہی ہے
بالکل بالکل اور ویسے ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جیسے ہم اسکول جا سک سکتے ہیں کالج جا سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ہنر ہو کوئی ڈگری ہو تو صرف پیپر نہیں اسکل بھی ہونا چاہیے جیسے آن لائن ہم تو یوٹیوب سے گوگل سے کورسز سے گھر بیٹھے سیکھ سیکھ سک تے ہیں اور مجھے لگتا ہے ہمیں کو کتاب کو دوست بنانا چاہیے روز تو تیس منٹ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں اور ہمیں استاد کی عزت مطلب کرنی چاہیے جو سیکھے گا وہ اسی کی قدر کرے گا یعنی کہ اس کی نتائج یہ کہ علم کے بغیر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی
نہیں بڑھ سکتی ہے اور پتا ہے کیا آپ کو نا ہمیشہ اپنے مطلب کہ ایک گھر میں نا ایک ڈیلی روٹین بنانا چاہیے کہ ہمیں تیس منٹ کچھ نئی چیزیں سیکھنی ہے نا ڈیلی کا کوئی نیو چیزیں پڑھیں گے نا تو ہم جب جب ہم جہا دماغ کیسے نئی نئی چیزوں کو سیکھتے ن تو اس کا بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوتا ہمارے بچے جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں نا
سارے ممالک یعنی کہ کنٹریز ہے جیسے جاپان ہے چائنا ہے کوریا ہے ان کا جو تری یہی وجہ ہے علم ان کی تر قی کا تو یہی وجہ ہے نا کیوکہ ان کے پاس علم بہت ہے
بہت نالج ہے اور ہمارا جو ہاں ہما ہم کو بھی اب اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو بہت بہتر علم دے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے بچوں کو علم دے کیونکہ اپنے بچوں کے لیے نا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو علم دیں کیونکہ اگر بچے اچھے نکلتے ہیں نا تو مال تو وہ بنا ہی لیں گے آگے چل کر لیکن اگر ب چا اچھا نہیں نکلا تو وہ اپنا آپ کا جو بنا بنایا مال ہے نا وہ بھی سب ختم کر دے گا اس لیے ہم کو اپنے بچوں کو بہت اچھا پڑھانا لکھانا ہے اور ان کو قابل بنانا ہے
اور ہما اور ہمارے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پھرمایا کہ علم حاصل کرو اگر چین بھی جانا پڑے تو اس نے کتنی ترجیح دی تھی کہ علم کے لیے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہیں کتنا دور بھی منزل پار کرنا چاہیے اس کے لیئے لیکن ہمیں علم حاصل کر
بالکل بالکل بہت بہتر بات آپ نے کی ہے علم کیا ہے نا علم کی جو روشنی ہوتی ہے نا ہمارے گھروں کو روشن کرتی ہے ہمارے دیش کو ہمارے شہر کو روشن کرتی ہے ایک پڑھا لکھا انسان جو ہوتا ہے نا وہ اس کی سوچ اور اس کے ہر چیز میں وہ اچھا رہتا ہے ہمارے دیش کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے ہم کو بالکل پڑھائی لکھائی بھی تو بہت زور کر دینا چاہیے
جی جی اور پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی دینی معاملات پہ بھی زیادہ ا دنیاوی اور دینی دونوں پہ فوکس کرنا چاہیے دونوں تعلیم سیکھنی چاہیے
جی جو ہمارا دین ہے نا تو وہ بھی تو ہر چیز کاسلیقہ طریقہ سکھاتا ہے ہماری قرآن کو لے لیجیے اپنی جو قرآن ہے قرآن مجید ہے جو اللہ پاک نے اتاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ قرآن میں بھی نا ہر چیز کا حل ہے زندگی جینے کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے تو وہ بھی تو ایک پرکار کا علم ہی ہے نا
جی جی بالکل تو ہمیں علم سک نا چاہیے جیسے ویسے آج کل تو بہت آسان طریقہ ہے علم ہی حاصل کرنے کا میں جیسے آپ کو بتایا ہم آن لائن ہی کتنی چیزوں سے یعنی کہ یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں گوگل سے دنیا بھر کی نالج ہم حاصل کر سکتے ہیں تو لیکن ہمیں استعمال کرنا آنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سی اس انفارمیشن کی ضرورت ہے کس نالج کی ضرورت وہ تو ہم منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں اتنا آج کل وہ دور مشکل مشکل نہیں ہے کہ ہمیں کہیں جانا پڑے جیسے آج کل آن لائن کلاسز گھر بیٹھے سبھی بچ چے پڑھائی کر رہے ہیں تو بالکل
ہر چیز کا نا فائدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے لائک بن جائے تو ہے نا اب اپن کو پہلے کیا ہے نا کوئی چیز اگر اپن کو ہمارے ٹائم پہ اگر جاننی ہوتی تو ہمیں بہت اس کے لیے جادو جہاد کرنی پڑتی ہے بس اس سمے ہے نا آج کے دور پہ اگر ہمیں کچھ جاننا ہے کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی اے آئی میں ڈال د ہم گوگل پے ڈال دے نا تو ہمیں ترنت اس کا ٹن سیکنڈ کا م ہے تو کتنی سہولت تو دے دی ہے نا تو یہ ہاں تو یہ علم سے ہی تو پاسبل ہوا ہے نا جب لوگ پڑھے لکھے ٹیکنالوجی کا وکس ہوا تبھی یہ پاسبل ہو پایا
جی جی بالکل بہت بڑھیا بات کہی آپ نے ویسے میں آپ کی باتوں سے بہت بڑی متاثر ہوئی کہ آپ کا کتنا اچھا خیال ہے علم کے ریلیٹڈ تو اگر آپ نے میری مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی پوائنٹ سیکھا یا میں نے آپ سے کوئی تو میں امید کرتی ہوں کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو بھی ایسے پوائنٹس بتاؤں کیونکہ آپ نے بہت ہی اچھا اچ مطلب آپ کا جو نظریہ ہے بہت اچھا لگا مجھے باقی میں
مجھے بھی آپ کی باتیں بہت اچھی لگی انشاء اللہ میں اس پہ عمل کروں گی
میں بھی اس پہ عمل کروں گی انشاء اللہ اور مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا میں سچ میں کہہ رہی ہوں بہت اچھا اچھا لگا آپ کو مجھے کیونکہ آپ کی سوچ واقعی میں بہت اچھی ہے
جی جی چلیے اللہ حافظ دوبار آ آپ سے بات ہوگی